وعلیکم اسلام اسلام علیکم
جی آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ کو پتا ہے
جی
آج نہ گھر مںيں سارے کام ختم ہوئی ہے
اچھا ٹھیک ساری کم
کیونکہ آج اوپر نے جھاڑو لگانا تھا
ھھم
اوپر میں نے بستر وغیرہ اٹھایا
اچھا
نیچے بہنے کی تھی جب تک میں اسکول سے آئے اور اب اس کو صرف سبزی بنانی ہے وہ خود بناتی ہے تو باقی کام ختم کل ہم نے آگن دھویا تھا
اچھا مجھے بتائیے آپ آپ کے گھر والے آئے سارے کیوں گھر پہ بیٹھے
وہ کچھ یہ ان کا کچھ مسئلہ ہوا ہے
کیوں کیا مسئلہ
رکو رکو آپ بتاؤ آپ بتاؤ ایسے ابھی
آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر پہ بھی کل مہمان آئے تھے وہ آئے تھے چنڈی گڑھ سے وہ آئے تھے برابر دس بندے لیکن آپ کو پتا ہے وہ آئے نا ہمارے گھر انہوں نے سیدھے بات کیا سیدھے نا ہاں جی
کس نے کس نے پاگل کیا
یہ نا جو ہمارے گھر پہ پرسوں مہمان آئے تھے
آپ کو پتا ہے ان کو کچھ مسئلہ ہوا ہے یہاں یہ جو پہلے میرا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا نا دوکان میں دوکان پہ
ہوں
پھر جو میرا کزن ہے نا اس نے پھر ان کو پھر کچھ مسئلہ ہوا تھا تھا تو آج میرا اب میرا بڑا بھائی بیٹھا تھا اب وہ بول رہے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا
کیوں
آپ یہ دکان ان کو یہ دکان کو حساب کر رہے ہیں تو یہ دکان بند کریں گے
کیوں
کیوںکہ یہ کیا بولتے ہیں میرا بھائی بولتا ہے کہ جو کزن ہے وہ ٹائم پہ نہیں رہتا ہے اور جو کزن ہے وہ بولتا ہے میرا بھائی ٹائم پہ نہیں رہتا ہے
کونسا والا کزن
چاچو کا بڑا والا بیٹا
اچھا وہ چھوٹے والے چاچو کا بڑا والا بیٹا
ہاں جی ہاں جی
اچھا وہ آپ مطلب آپ لوگوں نے ایک ساتھ ڈالا تھا وہ چاچو اور تمہارے پاپا نے
نہیں وہ میرے بھائی چھوٹے بھائی کے لیے تھا تو پھر اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کوئی بڑا بھی ہونا چاہیے پھر اس کزن کا وہ نا کزن بیٹھتا تھا
ہاں
اب یہ سوچ رہے کہ ہم بند کریں گے اب یہ حساب وغیرہ کر رہے تھے اس دکان کا تو
اچھا ٹھیک مطلب وہاں پہ مطلب وہاں پہ تو چاچو سارے ہو گئے ابھی
ہاں ہاں چاچو ہے کزن میرا ہے میرا بڑا بھائی ہے میرا بابا ہے جنید ہے اور ایک انکل ہے یہ انکل کیا بولتے ہیں اس کو ان کو لداخ جانا ہے نا
ہوں
یہ جنید کو بھی جانا ہے اس کو بھی جانا ہے اس بارے میں بھی بات ہو رہی ہے مطلب آج بارش ہے نا آج گھر میں ہی بات کریں گے
اچھا ٹھیک
جی جی ہم نے بولا ان کو کے اب تو ہم بھی دو تھے میری بہن اور میں ان میں سے لڑکیاں وغیرہ تو ہم بیٹھے تھے کچن میں پھر مجھے لگا جب تک میری بہن کہے گی کچن کے کام کر تھا تب تک میں اوپر کروں گی کام ختم اب میں نے اوپر کی کام ختم تو اب میں یہی کھڑا ناچ رہی ہوں
ٹھیک ٹھیک
جی جی اس کے بعد آپ ایک منٹ کے بعد کال کرنا کیونکہ مجھے نیچے اترنا ہے اس کے بعد آپ ایک منٹ کے بعد کال کرنا کیونکہ مجھے نیچے بھی اترنا ہے ٹھیک ہے ہاں وہاں پہ میں کرتی اب بات اب مسئلہ نہیں تھا لیکن اب ہے نا پڑے وہاں پہ
ہاں
ہاں جی اسے اس لیے ایک منٹ کے لیے پھر وہ ہوتا ہے کہ میں بولتی ہوں تمہیں تمہ بات کرو اس سے عجیب لگتا ہے ہمیں ویسے بھی پہلے وہ اے کرنا تھا نا کمپلیٹ
کونسا ہے
جس کو نا ٹوونٹی نائن ہوئے ہیں اس کو ٹوین اس کو ٹوینٹی نائن سے رہا ہے کیا بولتا ہے اس کو ایک چار ایسے ہی اگر اب تھرٹی ہوتے نا وہ پانچ بھی سبمٹ ہو جاتے
اچھا کرو نا آپ لیکن آپ یہی ہو پاگل قسم سے ہے
کیوں
آپ کو کرے نہ وہ چار سبمٹ
میں نے کی میں نے وہ کیا آج صبح
آپ پرسوں سے کیوں نہیں کیا
مجھے خیال ہی نہیں تھا یہ چارہ الگ ہونگے
اب وہ اکاؤنٹ لاگ آؤٹ لاگ آؤٹ کرتے ہے نہ ٹینشن ہی رہتی نہ کچھ
کیا
کچھ نہیں
متاو بتا میری بہن نیچے کر رہی ہے بات اور میں اوپر سن رہی ہوں اس کی بات
وہ بھی وہ بھی ٹاسک کر رہی ہے
نہیں نہیں وہ نہ یہ ابھی سارے ٹرانسکرپشن پہ ہے آیا سمجھ
اچھا
جی جی ابھی سارے وہی کر رہے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کو خطرہ ہے
ہاں ہاں
ہاں مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے بعد نہ کچھ موضوع پہ بات کریں گے ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی نہ ویسے میں نہ یہ یہاں سے ہاں میں تو وہی والا مسئلہ ہوگا
ہاں ہاں ہاں ٹھیک چلو پھر کوئی بات نہیں
ہاں جی
اسے نہ دو سائڈ سے فائد ہے ہے نہ
ہاں جی ہاں جی
اور ہاں فائدہ ایسے ہے کہ اگر ہم یہ کنٹینیو ہی رکھیں گے نہ وہ بند نہیں ہوگیا آیا سمجھ
ہاں ہاں یہ بھی فائدہ ہے ان کی بھی کیا غلطی ایک ہو ختم ہوتے ہیں تو پھر کہاں سے وارک نہیں ڈچ پائیں گے
ان کا کیا ہے یہ تو بہت فائدہ دیتے ہیں ہمیں لیکن آپ نے ایسا فائدہ کہیں دیکھا ہے مطلب جتنی یہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کام دیتے ہیں
جی جی نہیں جی
مطلب میں نے بھی نہیں دیکھا ہے آج تک مجھے لگ بھگ دو سال ہوئے ہیں مجھے اس میں نہ پورا بھروسہ ہے
ہاں مجھے بھی مجھے بھی
جی آپ کو تو کچھ مہینوں سے یہ ایک سال سے ہے نہ
کہاں ایک سال سے یہی کوئی دو تین مہینوں سے
ہاں دو تین مہینوں سے ہے آپ کو بھی
وہی نہ
ہاں جی ہاں جی پہلے پہلے میں اب اصل میں اتنے فرینک نہیں تھے ورنہ یہ کام چل رہی تھی میں نے تمہیں مجھے لگا میں نے سوچا کہ تم امیر ہو گے تم کہاں کرو گے یہ کام تم بولو گی کہ یہ فیک ہوتا ہے کیونکہ میں نے بہت ساروں کو بتایا مطلب کہ کام ہے وغیرہ ہے وہ بولتے تھے نہیں یہ فیک ہے یہ وہ ہے یہ مجھے پھر گندا لگتا تھا کسی کو بولنا میں نے پہلی بار تمہیں کیا میں نے بولا کیا میں نے پہلی بار ٹرائی کی کہ میں میں نے سوچا میں تمیں بولونگی تم نہ وہ تم نہ مطلب وہ خوش ہوئے پھر مجھے خوشی ہوئی اندر سے میں نے کسی وہ بولا مطلب کسی کے فائدے کے لیے بولا ہے نہ آپ کو بھی لگا ہوگا اب یہ کوئی فیک نہیں ہے
نہ یہ تو اچھی ہے کہ آن لائن پلیٹ فارم
ہاں جی ہاں جی
وہ سٹوڈینٹس کی ہیلپ کرتا ہے
ہاں ہاں بالکل
ہاں جی
اور بتائیں
بس ویسے آپ کا کوئی ایگزام تھا آج
ہاں ہم گئے نا ہمیں پیپر وغیرہ بھی ملا سب کچھ ملا اب ہم بیٹھے پیپر دینے تو ان کو ہاں جی
پھر کیسے پوسٹ ہوا پیپر دے کے
ان کو پہلے میسج آئی تھی لیکن وہ یہ گم گئے ہوتے ہیں نا ان کو میسج آئی تھی پہلے انہوں نے ہمیں نہیں بتایا ہمیں پیپر ملا اور انہوں نے جلدی جلدی پیپر واپس لیے
ہاں ٹھیک ہے
اتنے بچے تھے اتنے بچے تھے اوپر سے مجھے پہلی بار جانا تھا نا
ہاں
میں وہاں پہ گاڑی کو چڑھی نا میں اکیلی تھی نوگام تک پھر میں نوگام میں دوسری گاڑی کو چڑھی وہاں پہ پھر بہت سارے تھے پھر بھی اصل اصل میں گاڑیوں کو گاؤں کے چڑھتے ہیں نا مجھے نا وہ حساب جیسا ہی نہیں آتا ہے کیونکہ مجھے پہلی بار دیکھا نا ایسا
ہاں جی ویسے بارش کتنی ہو رہی تھی وہاں سے
اوہ اوہ آپ کو پتہ ہے جب میں صبح اٹھی نا میرا فون گیلا ہوا تھا کیونکہ میں کھڑکی کی سائڈ سے سوتی ہوں نا وہ الٹا الٹا بارش چ پڑ رہا تھا وہ مجھے فیس کو آیا تھا کپڑوں کو فون کو پھر میں اٹھی لگ بھگ سات بجے آج میں نے نماز وغیرہ پڑھی اور مجھے ابھی بھی نماز پڑھنی ہے میں آج سے نماز کنٹینیو رکھوں گی
آپ کو پتا ہے مجھے کیا سب سے بڑا مسئلہ ہوا اس بارش سے
کیا
میں نے دھوئی تھی نا دوائی
آپ نے بائک جو لی تھی
بس ہاں دی مطلب نا ایسے ہی پانی پھینکا تھا اس پہ
کب
کل یہی جب میں نے وہاں سے بائک لائی
اچھا اچھا ٹھیک ہوں آپ کچھ ٹپ ٹپ کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو
میرا یہ کارڈ ایڈیٹنگ کر رہا تھا اس میں ایڈٹ اس میں ہوتا ہے نا وہ عربیک لکھ کے
جی جی جی مجھے آیا سمجھ
جی
تمہیں وہ والا سینٹینس سمجھ ہی نہیں آئے گا لیکن تمہیں وہ بھی آیا پھر یہ خود ہی سمجھ آتا ہے یہ ہے نا
ہاں جی ہاں جی آرام سے اس میں کیا ہے
آگے جب جاتے ہیں نا اس ایپ کو سوچتے ہیں دیکھتے ہیں پھر اس میں جب نئے نئے اسائنمنٹس آتے ہیں وہ خود سمجھ آتا ہے
جی جی
لیکن ہم غلط بات کر رہے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ اس نہیں کرنی ہے والی بات چلو چھوڑو آپ اب اس میں ہوئی تو ہم نے کی بہت ساری تعریف بھی کی سچی سچی تعریف ہے نا
ہاں اس سے
آپ نے چائے پی
ہاں آپ نے چائے پی
ٹھیک
اچھا مجھے بتاؤ آپ کتنے بچے صبح اسکول
میں
ہاں
تمہیں پتا ہے میں نے چاچو کا فون رکھا نا نیچے میں نے پتہ کیا تھار وہ بول رہے ہیں یہ فون یہیں پہ ہے اس نے مطلب اس نے نہیں کا سکی ہے میری بہن نے اس کو بتایا وہ اوپر کچھ بستر اٹھا رہی ہے
تم ایک کام کرو اس کو آپ فون واپس دو جاؤ
چ میں نے کچن میں رکھا جہاں پہ تھا وہیں پہ رکھا
آپ تو کچن میں ہی ہو شایر
نہیں نہیں میں اوپر ہوں کیا ہو گیا آپ کو
ہاں وہاں تو برتنوں کی آواز آ ر رہی ہے
یہ مجھے بائی کی چا بھی ہے ہاتھ میں اسی کو کر رہی ہوں گی آیا سمجھ
اچھا ٹھیک
ہاںاں جی پاگل کیا ہوگا آپ کو
شور آ رہا ہےب یہ کون سی چابی ہے یہ والی
میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے بار ٹھیک ہے
چلیے ٹھیک ہے اللہ آپ نے بولا نا کچھ ایک منٹ کے بعد
ہاں ہاں مجھے ویکیوم نیچے سے چڑھانا ہے اوپر
جلدی ہیںاں
چلے اللہ حافظ
ابھی تو ٹائم ہے کیا اللہ حافظ
اچھا اچھا ٹھیک چلو ہم بعد میں بعاز کرتے ہیں مجھے تھوڑی کام ہے
کام کتنا ٹائم لگے گا ویسے چلیے کوئی بات نہیں اللہ حافظ